ٹھیک ہو
وعلیکم السلام ہاں اچھے سے آپ ٹھیک گھر میں سب ٹھیک ہے ہاں مجھے ایئر فون لگا کے ہیں کیوں
مجھے تھوڑا کم آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے ٹھیک لیکن کم
میں نا تھوڑی اواز نہ دھیرے دھیرے بات کر رہی ہوں
کیا ہوا
اب آ رہی ہے ٹھیک آواز
ہاں ٹھیک ہی ہے
اچھا بس ایسے ہی میں تھوڑی آہستہ بات کر رہی تھی مجھے نا کھانسی ہے مجھے جب جب میں اہستہ کرتی ہوں نا بات پھر مجھے نہیں آتی ہے اپ چلاؤں گی نا مجھے پھر اور کھانسی اور کھانسی آئے گی
اپ کیا بیمار ہو
ہاں ہاں
تو آپ تو کیا ہے
مجھے نا کھانسی ہے زکام ہے یہاں جسے میں نے سافٹی کھائی نا ابھی مجھے اور ہوا کچھ
اپ نے سوفٹی کھائی
ہاں
اچھی بات ہے کھانا کھایا
میں نے یہی کھائی کیا بولتے اس کو مینگو سوفٹی نہیں کھائی قسم سے
کھانا کھایا
ہاں ہاں کھانا تو میں نے کھایا آپ نے کھایا
جی کھانے میں کیا بنا تھا
آج بنی تھی ہمیں ایک تو بنا تھا چکن
ہمم
اور تھے پیاز اور آلو اور دال تھی اور ساگ تھا اور گوشت اور پیاز تھا
جی آج کل حل ہمارے گھر پہ
ہاں
ہمارے گھر پہ بنا تھا ساگ
بس ساگ
اور دال
آپ ساگ کھاتے ہو
دال تھی نا
اچھا کون سی دال
اچھا
ارے آپ کو نہیں پتی دال مطلب آپ اگر کھاتے ہو دال آپ کو نہیں پتی وہ کیسی ہے کس کلر کی تھی
کلر ریڈ
تو پھر وہ وہ والی راجما دال گی
ہاں وہی وہی
ہاں ہاں دال ہوتی ہے راجما دال ہوتی ہے اور کون سی ہوتی یہ وار مڑ دال ہوتی ہے
اور ہوتی ہے وہ چھولا دال
ہاں ہاں میں ابھی میں ابھی ابھی سوچ رہی تھی میں آن لائن آرڈر کروں گی پیزا ایک اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ
ٹھیک ٹھیک
جی آپ یہ ہم نکل سوچا تھا ہم کریں گے ہم کر رہے تھے نا وہ پچھلے والے مکان میں ہم وہاں پہ کرتے تھے امگو سے پیزا وغیرہ آرڈر تو ہوتا تھا کل اب ہم نے ا مگزان والے والوں کو فون کیا اسے بولا کہ وہاں نہیں آئے گا
یہ تھوڑا دور ہے نا اسی لیے
ہاں ہاں ورنہ کیا آپ کے گھر سے ہمارے پچھلے گھر تک کتنے کلو میٹرس تھے کلو میٹر اچھا اب اب کتنے ہیں
مجھےکیا پٹی کوب کیا کرنا ہے اگر کہاں پہ
اب ایٹین اب تھے اب ٹوئینٹی تھری
اچھا ٹھیک مطلب یی۔ کس سائڈ جہاں سے اپنا اسکول ہے
ہاں ہاں ہاں اس سے آگے چلنا ہے
کتنا
تین کلو میٹر شاید ہاں ہاں تین کلو میٹر ہاں
وہ تو نزدیک ہی پھر
ہاں ہاں بارامولہ ہائی وے پتا ہے کہاں سے ہاں
ہلو
بارامولہ ہائی وے پتا ہے کہاں سے ہے کنی پور کرال پور روڈ سے آتے اس کو نا دوسری سائڈ سے بھی آسان ہوتے ہیں
چلو دیکھیں گے کبھی
ہاں ہاں کیوں نہیں
جب موقع
ہاں ہاں جی آپ کیا کھا رہے ہو
ایسے ہی بیٹھا تھا گھر پہ آپ کیا کر رہی ہو
میں بتا رہی ہوں آپ کیا کھا رہے ہو
کچھ نہیں
اچھا ٹھیک مجھے لگا آپ کھا رہے ہو کچھ یہ نا میری بہن کی بیٹی نا جب میں نکلی نا پاپا کے سھ باہر
ہاں
اس نے بہت زیادہ رویا ہے اب یہ سوئی ہے روتے روتے
وہ وہیں پہ ہے جہاں پہ آپ بیٹھی ہو
ہاں جی
اھا ٹھیک
جی جی لیکی سو ہی ہے میں نے بولا پاپ آپ کو مجھے سونپ کے لاؤ اس نے بتایا ابھی دواائی کھا کے آپ کو سافٹرانی ہے چلو گھر
یہ ٹھیک
پھر اس نے بتایا ایسے میں لاؤں گا فروٹ وغیرہ بائی کی دکان جو میں نے بتایا اس
سمر ویکیشن ہو
آج سے ہے نا اسٹارٹ
آسے
جی
اچھا ٹھیک کتنے دن
جی
کتنے دن
ہمیں ہے نائنٹین تک شاید یا ایٹین تک
مطلب یہی کچھ پندرہ دن
ہاں جی پندرہ چودہ دس
ہ ان کو بھی کیا نکلیں گے
کچھ بھی نہیں
جی
اوپر سے ابھی ہم کام کے ساتھ ہے پھر اسکول جا کے ہی اگزام بھی ہے تیاری کر کے رکھنی ہے
آپ نے دیا وہ کیا بولتے اس کو جو نا پہل لیتے اسکول میں ایگزام چوں
وہ اب سمر ویکیشن کے بعد
ٹھیک پ تو بات کیھی بات ہے
جی جی یہ شفٹنگ کرنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن
اک
ہوتی ہے نا پھر بہت ساری کام اتنا مطلب سار آان سارا سامان دوسرے مکان میں لانا کونوں کوون میں
ٹھیک
ہاں مشکل ہوتا ہے بہت زیاارہ
ہاں جی ہاں جی
ہاں آپ لوگوں نے کبھی شفٹنگ کی ہے
ہاں جبنا اس مکان میں ہم آئے تین سال پہلے
آپ کہاں رہتے تھے اس سے پہلے پھر
نین آ گئی
آ گ مطلب پھر
جہاں پہ ہمارا پرانا مکان وہ تھا نا پرانا مقام پھر ہم نے نیا بنا
مطلب پرانا ازیمپل کہ اس میں پرانے حساب کا تھا مطلب سب کچھ ٹھیک ہے وہ پرانا مطلب
مطلب نہا پرانا
اچھا مطلب نا ایک کتنے فلور تھے اس کے
ہلو
جی جی
ہاں
میں نے بتایا کتنے فلور کا تھا وہ ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہوں ہلو ہلو ہلو ہ ک ہلو ہ ہلو ہلو ہلو آواز آ رہی ہے تمہیں ہاں یا نا تو بتاؤ میسیج میسیج بھی یہ بتاؤ ہاں آواز آ رہی ہے ہلو ہلو بکنا بک دیج گا بک کر گا لگ گ ان بیل ہووبائے نا م او سار مش میں دونویں پور اجازات اشفق ص خ ب ج پ سو س س تو پ چڑ سو مٹ کا پاچ ٹائمس چج